ہیلو ہیلو بات کرو بہنا آواز نہیں آ رہی ہے بولو ہیلو ہاں بولو اب آپ ٹھیک کیا گھر کا کام کر دور آواز آرہی ہے آب تو پاس رکھو فون
ایک منٹ
ٹھیک ہے
ہیلو میں مینے بولا خدیم بول رہا ہے میں کلاس میں تھی میں تھوڑی دیر کے ٹھوڈی دیر بعد دس منٹ سے اگر اس نے مجھے زیادہ نمبر دیے نا پھر میں ایک دو دوں گی آپ کو بھی
ہاں ہاں وہ کام کرنا آپ کو اللہ اچھا جزا دے گا
پھر تو اچھی بات ہے تھینک یو تھینک یو دور آ رہی ہے بہنااا
اآئیے مکے کوڑ کو اب نہیں میں ایئر پورٹ بھی نکالوں گی اب
کیوں
ہاں ارے مجھے کال ہو گئے نا مجھے شلپی ہو گئے تو یہ گرتے بھی گرتے تھے اب
اچھا اچھا
ہمم آپ کو پتا ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو مجھے آپ ایک بات بولو مجھے نمبر لینے کے لیے ایک اکاؤنٹ کرنا پڑے گا نا بار بار ڈیلیٹ یہ نا لوگ اؤٹ
آپ وہ کرو نا جو آپ کے پاس نہیں میں کیوں آپ کو یہ ڈیول ایپ نہیں چلتی ہے
کہاں ہے مجھے ڈیول ایپ
ہائے ہائے مجھے تو چلتی ڈیول ایپ
اسی لیے میں بول رہی ہ نا آپ کو پھر پتا میں کیا کروں گی میں چلایوں گی گی ڈیول ایپ کیسے بنانی ہے ڈیول ایپ
وہ میں آپ کو فون پے بتا سکتی ہوں ابھی نہیں
ٹھیک ہے اس فون کے بعد پھر مجھے بولنا ٹھیک
ہاں ٹھیک ہے میں بولتا
ہم نے کتنی کالز کی
یہ تھی آپ کی ففتھ ون اب یہ ہے سکس س ون ایک خراب ہو گئی نہ
اچھا ٹھیک
اس کے بعد ابھی چار رہیں گی وہ آپ بچے آئیں گے نہ آپ کو
ہاں وہ اس کے بعد کریں گے پتا ہی نہیں چلا لیکن ان کا
نہیں کہاں پتا چلتا ہے کہاں پتا چلتا ہے پھر بھی
وہی نا
اللہ رحم کرے بار بار میری نفرت پہنجاتی
مجھے بولو ایک اور کام بھی میں کر سکتی ہوں نا جو میں نے نمبر جو مجھے نمبر ہے نہ وہ میں رکھ سکتی ہوں لاگ آؤٹ کر کے اور جب میں ہاں اور میں رکھوں گی ان کا بھی ان کا بھی او ٹی پی رکھوں گی پھر دے کے پھر نمبر جب میرے پاس گا میں ر کر سکتی ہوں نا کسی بھی ٹائم لاگ ان
نہیں نہیں او ٹی پی بار بار دینا پڑتا ہے
ہائی پھر کیا بنے گا
ہاں تب تو ویسے کوئی بھی کر سکتا تھا نہ و ٹی پی بار بار دینا پڑتا ہے
ارے پھر میں نے تو وہ اپنا جو مجھے ایئرٹیل ہے وہ میں نے کیا لاگ آؤٹ آپ مجھے اس میں پیسے دیکھو آب مجھے جو اس میں پیسے ہے وہ خود ہی آئیں گے نہ آب اکاؤنٹ میں وہ پروسیسنگ میں تھے وہ مطلب ضروری ہے کہ اکاؤنٹ کو لاگ ان کرنا ہے
آپ کو یاد ہے نہ کتنا تھا اس میں
ہاں ہاں
کتنا
اس میں تھا کچھ ایک ہزار شاید میں رکھوں گی نہ اور لکھ کے بھی
ہاں اسکرین شاٹ اٹھا کے رکھنا تھا
ہمممم
ارے آپ تو یہ بھی کر سکتی ہو نہ جو ساتھ اپ نے کیا ہے نہ
ہاں
یہ تو آپ کے پاس ہی ہے نہ آپ کی بہن ہے اپنا اکاؤنٹ چیک کرنے کی
تو مانگ سکتی ہو نہ میں بولی ہوں اب نہ جو مجھے قدیم دیگا نمبرز ان کو
قدیم کا جو اپنا ہے وہ بھی وہ دیکھ سکتا ہے مانو ابھی آپ کہ دو سائڈ سے ٹھیک ہو ان کو ان پہ کام ختم کر کے آپ ریچیک کر سکتی ہو لیکن مسئلہ دوسروں کا ہے
اب آپ کو میں بولوں گی نا یہ آپ مجھے دکھاؤ گی نہ ویڈیو والا اپپ
ہاں آپ کو ہونا چاہیے کیونکہ پرسوں میں دیکھ رہی تھی شاید آپ کو نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کوئی بات نہیں تم نہ مجھے پھر شیر کردینا میں دکھونگی
ٹھیک آپ کو بھی تو میرا والا ہی فون ہے نہ
نہ مجھے ہے نہ بھی وہ مجھے کہاں ہے ون پلس وہ تو وہ تو میں مجھے خراب ہو گیا کب پھر میں نے بھی بولایا ہے نا
ٹھیک ٹھیک
میں ایک سا تھا تمہیں اب مجھ سے تھوڑا مہنگا تھا نار تھری تھا تو آپ کو یہ الیون کچھ تھا
ہاں
مجھے
چلو کوئی بات نہیں
ہاں ہاں یہ فلڈ ایپ چلتی ہی نہیں ہے آج پتا نہیں اس میں کیا مسئلہ ہے اس میں کہ تھا نا یہ پانی ریکارڈ کتنا پانی آیا کیا آیا
ارے آپ کیوں چلاتی ہو یہ سب
میں دیکھتی تھی لیکن
یہ جو وہ کریم ہے نا پیروں کی نا کیا کہتے اس کو
وہ نا وہ کارٹل
ہاں اس سے لیکن پیروں کو کیا فرق ہو جاتی ہے
ہاں میری ماں کی فیوریٹ کریم ہے یہ
مجھے پتا ہے میرے پیروں کی حالت ہی خراب ہو گئی تھی میں نے کل رات رکھی مل کے اب ابھی پیر دھوئے پیر صاف ہوتے ہے جیسے پوری باڈی صاف ہوتی ہے
ہوں مجھے تو آلریڈی پیر صاف ہی ہے میں نے پرسوں شبو کو بولا اگر یہ میرے ہاتھ میں وہ ایسے رکھنے سے نہ وہ رف ہوتی ہے نا سکن میرے پاس لوشن ہونی ہی ہونی چاہیے بس میرے ہاتھ ٹھیک ہے اس سے ہے نا میرا پورا جسم ٹھیک رہتا ہے
آپ کو بھی مان لی تھی نا یہی کوٹرل
کوٹرل نہیں میں وہ ویسلن لگاتی ہوں نا اپنی والی اور آپ میں سیٹف پھر لاؤں گی
ہاں سیٹف اچھے میں نے سیٹف لائی تھی یہ
ہوں موسچرائزر
نہیں موسچرائزر نہیں
آب میں وہی اچھا ٹھیک نہیں اب میں سیٹف فلل لاؤں گی موئسچرائزر
ہوں
ہان وہی کروں گی ہوں اور سناؤ بس ٹھیک آپ سناؤ آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھا سے شکر اللہ کا
میری فرینڈس بھی ہے نا پاگل وہ بھی میکپ کہاں کر تی میں نے ابھی بولا تھا نا اس کو صدف کو میں نے بولا تھا تم لوگوں نے کیوں نہیں کیا کرنا تھا نا
انہوں نے کیا بولا
اب وہ بول رہی ہے مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا ہے
ارے کیا یہ پہلے تم بھی ب
میری دوسری فرینڈ سنا وہ تو اب گھر پہ بیٹھی ہے وہ گھر پہ بیٹھی ہے اس اسکول کیا تھا نا اسے اسپرنگ فیلڈ اپ وہ بھی چھوڑا
مطلب وہ کر کیا رہی ہے گھر پہ بیٹھ کے
کچھ بھی نہیں بیٹھی ہوتی ہے
ہائے پاگل اس کو کیا ہوا آلس آگیا اسکو اس وہی گئی تھی نا آج بھی کس ساتھ اب رہی ہے
نہیں صدف گئی ہے صدف تو جاتی ہے اسکول
اس کا مت ان دونوں کا مت رشتہ کوئی لے کے آتا ہے
نہیں ابھی تو نہیں ثنا کو تو آتے ہیں رشتے لیکن اس کو تو اس کو اب اپنی جگہ ہے کوئی تو اس کو بولتے ہیں وہ میں بھیجوں گا رشتہ
ٹھیک ہے
ہی
اور سدا صدف کو
صدف کو تو ابھی نہیں
صدف کو تو جہاں پہ تھا نا اس کو
ہاں وہ آپ نے بولا تھا نہ یہ
اس نے تو عمرہ سے پہلے ہی کی تھی نا اس سے بات اس نے اس کو بولا تھا نا عمرہ کے بعد میں بات نہیں کروں گی اگر تمہیں ہوگا کچھ پھر تم سیدھے گھر بھیجنا رشتہ تو اب وہ اس سے بات وات نہیں کررتی ہے وہ بولتی ہے پھر مجھے کیا فائدہ آیا عمرہ کرنے کا
اچھا ٹھیک ہاں وہی نا
اس نے چھوڑیا اس سے بات کرنی وہ بولتی ہے جب اس کو ہوگا کچھ تو وہ خود ہی بھیجے گا رشتہ
کیا اس نے مان لیا پھر وہ بات نہ کرنا اس سے ان ٹچ نہ رہنا
اب کیا کرے گی وہ بولتی ہے آپ جو قسمت میں ہوگا وہی ہونا ہے
یا
ورنہ ورنہ اس کو بھی بھرا ہاں اور ہے نا ورنہ کیا اس کو بھی برابر میرے جتنا ٹائم ہوا ہے الیونتھ سے خود ہی سوچو کتنا ٹائم
امم لیکن دیکھو نا اللہ کے رضا کے لیے اس نے وہ سب کیا اللہ تو اس کا پھل اسے ضرور دے گا خدا کی قسم ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا یہ
نہیں کوئی نہیں کرتا
نہیں کوئی بھی نہیں کرتا
اور وہ بہت وہ بہت اچھی ہے بہت اچھی بہت زیادہ
ہاں وہ لوگ کتنے اچھے ہیں آپ کے فرینڈس مجھے کتنے اچھے وہ پرسنلی بھی لگے
ہاں مجھے تو اچھا ہی ہے اور مطلب صدف تو بہت ہی زیادہ ہے مطلب وہ ہے وہ نا ایک تو وہ بہت کائنڈ ہے انیسٹ ہے بہت ہے وہ اس کو آپ بولو گے نا اگر میں اس کو ابھی بولوں گی نا رات کے دس بجے بھی میرے ساتھ کہیں آ جاؤ یا سنا کو کو بولوں گی مجھے کہیں لے جاؤ وہ رات کے دس بجے بھی آئیں گے
امم پچھلی بار مجھے اتنا چاول جمع ہوا تھا میں مت کرتی تھی صاف اسکول تھا نا تو میں نے ان کو بولا مجھے بہت سارا کام ہے انہوں نے مطلب میں نے ان کو یہ نہیں بولا کہ آپ آ جاؤ میری ہیلپ کے لیے ہمیں اس دن لال چوک جانا تھا تو میں نے ان کو کو بولا مجھے بہت سارا چاول ہے تو مجھے بہت آج پورا دن لگے گا پھر ان لوگوں نے بولا ہم آئیں گے ہم صاف کریں گے پھر تینوں جائیں گے ایک ساتھ لال چوک پھر وہ لوگ آئے پھر میں نے ان کے لیے دن میں یہی ہہ بریانی بنائی تھی پھر ہم نے مطلب چار بجے تک وہ چاول صاف کیا تین لوگوں کو ہمیں اتنا ٹائم لگا خود سوچو اگر میں اکیلی ہوتی مجھے کتنا ٹائم لگا
دو تین دن لگ جاتے
ہاں پھر ہم نے چار بجے تک وہ صاف کیا اس دن میں نے آپ کے یہاں سے بھی آپ کے یہاں سے بھی چھنی منگوائی نا تو پھر ہم گئے لال چوک چار بجے لیکن ان لوگوں نے پہلے مجھے سارا صاف کر کے دیا
وہی نا ویسے فرینڈس تو
بہت بہت بہت مجھے بہت اچھے فرینڈس ہے اور مجھے تو بچپن سے وہی دو ہے اور شفقت سے بات وات کرتی ہوں
شفقت بھی اتنی قریب ہے
ہاں شفقت بھی بہت اچھی ہے
اچھا اچھا چلو پھر رکھتے ہیں
ہاں چلو بیٹھو اب تو اب میں کروں گی مجھے بہت اسٹوڈینٹس کے کالز والز آ رہے ہیں اب ہم کریں گے کھانے کے بعد بچوں کو چھوڑنے کے بعد
جو آپ نے بولا تھا نا مجھے فون کال کرنا
ہاں ہاں میں کروں گی ابھی
ٹھیک ہے اللہ حافظ
روکو